ہاں
ہاں آواز آرہی صاف
ہاں اب آرہی صاف آواز
اچھا اچھا کچھ نہیں ساڑھے گیارہ بجنے والے تھے تو رحان کو یے لینے چلے گیا چھٹی کا وقت ہو گیا تھا
اچھا ساڑھے گیارہ بجے
ہاں ساڑھے گیارہ بجے ہوتی یے کہہ رہے تھے جلدی لینے ہم نہیں پاپا کہنا ان کے پاپا کہنے ہیں کہ ہاں جلدی تو وہی ہم لوگ لے ہی آتے مگر ساڑھے گیارہ بجے ہی چھٹی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے ہم لوگ جلدی لے آتے ہیں
نہیں تو اس سے یہی بتا دو
ہمم پہلے ساڑھے آٹھ سے بارہ تھا پھر وہ جو ہے کم کر دیا گیا
ساڑے اٹھ سے ساڑے گیارہ
پہلے ساڑھے آٹھ سے بارہ تھا اب آٹھ سے یے گیارہ کر دیا گیا ہمم
اتنا ادھر دوپہر کو بھی دھوپ کم ہے بارہ بجے کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے ہمم
اب جو ہے چاہے تھوڑا اور موسم ویسا ہو اچھا تھوڑا ٹھنڈا تب چاہے وہ کم کر آلو کا پراٹھا آلو کا پراٹھا بہت پسند ہے نا ان کو
اچھا اچھا ہاں تو ٹھیک ہے اس سے کھانا دو دو ٹم کھاتا رہے گا صبح میں کھاے لے گا اس کے بعد دوپہر کو کھا لے گا
صبح تھوڑا سا کھایا تھا کھا نہیں رہا تھا ہم نے بولا کھالو پھر پاپا کو نہیں بنا کے دے گے یے وہ تھوڑی باتیں ایسی کاری تو خیر کھا لیا انہوں نے
پاپا سات جاتے ہے خوش ہو جاتے ہوں گے خوش ہو جاتے پاپا سات جاتے
ہاں آج تو ماشاء اللہ چلا گیا تھا رویا نہیں تھا
اچھا
آج جو ہے نہیں روئے تھے ورنہ ایسے جو ہے رو رہے تھے دھوال کہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی پیر میں درد ہو رہی پیٹ میں درد ے سب بتا رہے تھے نہ کہیں صبح اٹ کہاں درد ہوئے کل سو بھی گیا تھا وہ ایس ہی بتا رہا تھا کہ شاید اسکول کا چھٹی کرا دیں ہم نے کا اچھا درد ہوئے گی تو ہم تمہیں لینے آ جائیں گے
شہانہ بھی کل چلیے گئی شاید آئے تھے ہاں آئی بھا بھی جانا ہی بتا رہی کہ جو ہے عشا کہہ رہے تھے رات میں چل گھومنے
جی بالکل
ہاں سناٹا لگ رہا ہے ایک دم اور کیا
ہوں وہ تو اپ دیکھو شاہانہ اگر ان کے میاں یہیں رکیں گے تو یہیں رہیں گی سسرال ہی میں رہیں گی
کا جتنے دن کی ہوگی اتنے دن رکے گا اس کے بعد چلا جائے گا
اچھا اچھا چٹھ چھٹی پہ آئے ہوں گے تو ان کو عیسا کو اپنے پاپا کے پاس اچھا لگ رہا
عیسا کو اپنے پاپا پاس ہاں اچھا لگ رہا ہےگا اب یہ ہاں اور کیا ہاں اشا سے کہہ رہا تھا رات میں کہ گھومنے چلو بھابھی اکیلے اچھا نہیں لگ رہا تھا س
ہوں ارے سوحیل کی شادی ہو جائے تو صحیح ہے شہانہ اپنے وہاں رہے سوحیل والی
ل کے لی اکیلے کہاں تک رہاں گزل ہے
نہیں صحیح ہے اور کیا اپنے کوئی گھر میں بھی ہونا چاہیے نا اکیلا پننے لگتا تھوڑا دل بہلا رہتا ہے
ہاں ہاں نہیں سوئی گا سوئی نہیں بتا رہی گ ہم کر د گدھر آ جائیےا لیٹ جائیے گا
ہاں ہاں تو صحیح ہے لیٹ جائیں اپنے جو ہے اکیلے میں انسان گھبراتا بھی تو ہے دل گھبرانے لگتا ہے
مانمن آ کبھی دلیی جدہ تھا کبھی پے لے جا
ہاں اب وہ اتے دن سے رہ رہا تھا اب ماشاء اللہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگا ہے
ہاں بولنے لگا خوب بات کرتا ہے اور کیا طیفور گودی لیں گے بھیا سو جاؤ بس کندھے سر کے آنکھیں بند کرر لیں کہگے بھیا اٹھ جاو صبح ہو گی با اٹ جائے گا پھر کہیں سو جائےا پھر سو جائے گا
طیفور رمدان کو بھی یہاں ہل گیا تھا پاس میں برابر آتا رہتا تھا
پطیفور ہمدان خوب ہلا تھا وہ آتا تھا
ہوں بائے بچے آج کل جو ذرا سا بولنے والے ہوتے ہیں تو وہ باتونی ٹائپ ہو جاتے ہیں بالکل
اور کیا خوب باتیں کرتا تھا
ہوں اب یہ بھابھی جیسے فون اون پہ بات کریں تو چاہے کرے بات
ہاں فون پہ بات کریں گے تو بولے گا ادھر سے
ہاں شہانہ کو بھی نہیں اچھا لگے گا نا ابھی شروع شروع میں اتنے دن سے ایں ج
ہاں کافی ٹائم ڈیڑھ سال قریب رہیے ہاں ڈیڑھ سال قریب رہیے ہ دو سال
دو سال سے ا ج
دو سال ہو گئے ہاں ہاں ہاں انتیس دن کو بھیا ہوا تو یہی تو تھی مری
ہاں ہاں بھیا کے ہونے کے بعد سے یہی ہے ہاں
مطل گئی آ گئی پ د تو کی ہےاں
ہاں
آج دھوپ کتنی تیز نکلی ہیں
ارے بچی بہت تیز دھوپ ہے
ہوں لگا س گارڈن میں
بارش کہاں بارش ہو ہی نہیں رہھی بارش
نہیں ہو رہی کل بھی نہیں ہوئی تھی کل بھی دھوپ بہت تیز تھی ہاں بہت مست مارکیٹ ہے جیسا بارش ہو جائے
بارش ہو رہی تھی تو موسم کافی اچھا تھا سہانا ہو گیا تھا
ہاں ا بارش نہیں ہو رہی ہے تو دھوپ میں جو ہے سخت تیزی بہت ہے
دھوپ میں بہت تیزی ہے وہ ہم صبح گئے تھے تو پراٹھا واھا بنایا پھر جو ان کو چھوڑنے کے لیے گئے یہ کہ رہتے بھیا آج جو ہے اکیلے چلے جاؤ ہم چلیں تو کل نہیں مما پھر ہم نے کہ اس کا بھی دل وہ ہو رہا اللہ پہنچا دے تھوڑے دن اور
خوش ہوجائےگا تھوڑا
ہاں تو ہم چلے گئے تھے تو جو ہے کیا کہتے ہیں خیر ماشاء اللہ رو یا نہیں
ہاں
ہاں تو یہ لینے پھر اکیلے ہی چلے جاتے ہیں ہم کہ لینے کیا کریں جا کے تو واپس آئے تھے بہت گرمی لگ رہی تھی
ہاں گرمی تو لگ رہی ہے دھوپ اتنی
ہ ہاں دھوپ اچھی خاصی تیز ہے
آ جاتا ہے وہ خوش ہواتا تو یہ سمجھتے ہیں جلدی ہی آتے ہیں
ابھی آئے گا تو کہے گا وہ گیم دکھاؤ فون میں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ یہ سب رہتا ہے ان کا اور کیا ادھم کرتے ہی رہتے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہتے ہیں ف الحمدان
یہ لوگ پڑھ رہے تھے ابھی اٹھ کے اندر گئے کہے ہمیں بھوک لگ رہی ا نے نے ہم لگا پرول بنائے ہیں
اچھا
ہاں ہم نے کل کل ہمیں ضرورت ہی ذرا سے ایک کٹوری نہیں ہھلائی اپنا د جگہ خابا خابا کر نہیں لگتی
ہوں ہوں
رات مے ہم نے آٹھ بجے تحری بنایا ہے بالکل اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا لگا تھا سر میرا جوہل اپنے آپ میں کاٹ ہی نہیں سر پھر سارے برتن صبح تو ہے آٹا گجا روٹی بنائی سبزی نہیں بنی مگر جو یہ لوگ کھائیں گے پرول کھاتے نہیں ہیں تو وہ بنا دیں گے
ہ تو یہ کیا نام ہے شبیر سر پاس جا رہے ہیں کہ معین سر پس جا رہے ہیں
معین سر پازار میں جب بھی سرکار رہتے ہم آئیں گے نہیں نہیں کیسے بند تھا تو نہیں کل ت کن دوا نے میری گھر بتایا تھا بیٹھے ہیں وہ ببلو بھائی ابھی نہیں آ رہے ہیں نا ان کی ڈیوٹی پولیو میں چل رہی ہے اس کے بعد ش پیسا نہیں آئیں گے
ہوں
تو کل تو ان دونوں کو پھر معین سر کے پاس بھیجا تھا ہم مگ ہممدان جائیں گے دو گھنٹے بیٹھیں گے کچھ تو لکھیں گے
ہاں صحیح بات ہے ہمم ہمم اور تم دو گھنٹے بیٹھ بھائی تو نہیں پاؤ گی تمہارے پاس خودی اتنے کام ہیں
ہم دو گھنٹے لگاتار یہی تو بات ہے کہ ہم ٹائم نہیں دے پاتے
نہیں تو گھر کا بھی کام رہتا آنگنباڑی کا بھی رہتا ہے تو ڈبل ڈبل کام پڑ جاتے ہیں نا
ڈبل ڈبل وہ ہم اس والولے اس ٹائم ہم جتنا ٹائم بچے گا ہم دیں گے ان کو ٹائم مگر یہ وہاں کر کے آئیں گے تو کم سے کم دکھنے کی آجادت پڑے گی
کرنا وہاں سے پڑھ کے آئے تم ان کا تھوڑی دیر بیٹھ کے سب چیک کر لینا کہ کیا کرا ہے کیا نہیں کرا ہے یہ چیز کرو گی نا تو تمہیں پتتا چلتا رہے گا
ہاں یہ ہی ہم سوول رہے تھے کیا تو طبیعت نہیں ٹھیک تھی ہم نے کہا آج ہیلپ کی ذرا تھا تو ہم یہ ان کا ہے ان کو اور کرواتے رہیں گے اور ریڈنگ رائٹنگ سب آپ کی تق سمجھ سب دکھاتے ہیں
نئے کورس پڑھاؤ دھیرے دھیرے ان کو پڑھنا ہی آجائے گا پڑھنا جائے گا لکھنا آ جائے گا بس مطلب ہو گیا پار
ہاں بس الله تعالی یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں بس کمانے لگیں یہ لوگ بس
ہوں
پڑھے لکھے ہوئیں گے لکھے تو پیسہ ہوئے گا ہاں اور ہان اگر پڑھے لکھے ہوں ینگنے تو کمانا آسان رہے گا ورنہ بہت مہ مشکل ہے کمانا آج کے زمانے میں کسی سے پیسہ لینا بہت مشکل ہے
کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی
ہوں الله پاک اچھا کرے
ایک بار یہ لوگ باہر نکلے کرنے لگے پھر خود ہی تمام معلومات ہو جاتی ہیں
ہاں کیونکہ ان لوگ کو پتہ ہے کہیں سے سپورٹ نہیں ہے ہم اکیلے پورا سمجھو سب کچھ کرتے ہیں بس اللہ تعالی ہم کہتے ہیں ہم کو کہ ہمت بچے ہمارے پڑھ لیں پھر ہم رہے یا نہ رہے ہمیں اس کی ٹنشن ہی نہیں
ارے نہیں کا ہے نہیں رہو بچی پوتا پوتی کون تم ہے سنبھالے گ یہ لوگ تو جاب کرنے چلے میں اکیلے پریشان نہیں ہوئی
پوتا پوتی ہوں گے تو کھلائیں گے نہیں مگرے تم کھلانا تم دیکھنا سب
ہوں ارے ہم تو کھلائیں گے تم جیسے گھر ہی میں رہو گی ساتھ میں
بنا دیں گے بنا دیں گے کہہ رہا تھا کچھ اور بنائیے پرورش تو اچھے نہیں لگتے
ہاں اور کل ہم نے کھچڑی بنائی تھی تو ارحان ہم سے کہے تھے ما مجھے آلو والے کے ہاں مجھے آلو والی کھچڑی کا کھانا تھی ہم نےکہا دیکھا کے اکرام بھائی آگئے
اہ ہا ہا آلو والی ممما ہے بیٹا آلو والی ان کو تحریک بتاتے ہیں کہ آلو والی کھچڑی کھانا تھا
ہم نے کل کیا کرا ہم نے کہا آلو کے پراٹھے تھا میں نے بنانے صبح میں گرم گرم آلو چھیلتے نہیں بنتے ہیں ہم نے آج ہی جو کل ہی رات میں ہاں ابال لیے تھے
کل ہی ابال کے رکھ لی تھی صبح بس ایک آلو گھسا ان کے لیے ایک پراٹھا بنا دیا ہوں
ہاں تو پراٹھا بنا دیے تو صحیح ہے
ہاں نہیں بدل بدل کے جو ہے بناتے ہیں جیسے کبھی آلو کا پڑاٹھا بنا دیا کبھی فنگر چپس رکھ دیے کبھی کھچڑی تہری کچھ بنائی تو وہ رکھ دی
وغیرہ ہے پالک مکسر میں گرائنڈ کر کے اسی سے آٹا ساند لیا کرو اس کے پراٹھے ایسے کر دیا کر کھا لے گا اس میں ٹیسٹ نہیں ہے تو بھی چلتا ہے
ا اچھا اس دن بھنڈی کے پراٹھا ہم نے بنایا تھا پتا بھنڈی کی سبزی بچ گئی تھی یہ کہنے لگیں کہ جو ہے پراٹھا بنا لو پھر ہم نے کہا بھنڈی تو ایسے جو ہے وہ ہوگی کیا کریں پھر ہم نے کیا کرا وہ بھنڈی کو جو ہے اس میں چوپر میں چھوٹا چھوٹا میں نے مہین کاٹ لیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں اس میں روٹی میں بھر دیا بھر کے بنا دیا
ہاں تو صحیح کیا
ہوں ہم نے کہا ایسے سوارتھ ہو جائے گی ورنہ ایسے سوارتھ نہیں ہوئے گی
ایسے رکھی رہتی ایسے پیٹ میں چلی گی
ہاں تو اس طرح سے کھا لی گئی تو وہی رہے اب آج دیکھو ابھی آتی ہیں تو کیا بتاتی ہیں کیا مما بناؤ کیا کھل کھلاؤں موبائل میں دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے بتاتا ہے مما ایسے ایسے ایسے کر لیجیے ایسے کھلا بنائیے
موبائل میں دیکھ کے بتائیں گے
ہوں موبائل میں جیسے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کوئی ریسیپی کی ویڈیو آ نہیں جاتی ہے
ھمم
وہ بتانے لگ جاتے ہیں یہ قابل بہت ہے نا آج ا اچھا آپا ہمری فس سے بات کری تھی تو میری بات صاف ہو گئی تھی ورنہ ایسے بات ہو ہی نہیں پاتی تھی ہم لوگ سے
اچھا وہ باہر بیٹھی ہوگی ر باہر کمرے میں تو آواز
کری تھی آنگن میں تھی اچھاپا کرتی کہ جو ہے ادھر میری طرف کچھ نٹ ورک پرابلم بہت ہو رہی ہے تو بات صف ہو نہیں پا رہی صحیح
ہاں ہاں
اس وجہ سے
اندر ہوتی ہیں تو بات صاف نہیں ہو پاتی یہاں ہوتی ہے تو صاف بات ہو جاتی ہے
ہاں دھوپ اتنی تیز ہے مگر کب موسم بدل جائے پتہ نہیں
ملہ پا خوشگوار موسم کر دے بھیا اس میں بہت
ہاں بہت تیزی بہت دھوپ میں گرماہٹ ایک دموں چلو ٹھیک ہے پھر ہے
ٹھیک ٹھیک ہاں پھر دھیان رکھنا بھیا کا اللہ حافظ تمہیں معلوم ہے ہماری بات ہو رہی تھی